ہ ہاں ٹھیک ہو
ہاں بس شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے کیا کر رہی ہو
نہیں پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا ابھی ابھی ہوئی ہے اب مجھے نہیں کھانسی
اچھا اچھا ٹھیک آپ کی بہن نے اس میں اکاؤنٹ نکالا
ہاں ہاں میں اس کو وہی بول رہی تھی آپ دے دو مجھے وہ نہیں کرتی میں نے بولا دو مجھے میں کروں گی یہاں سے سب کو کال ہے نا
ہاں
ہوں اسی اسی یز ہی نہیں کی اس نے خالی دو کالز کی میرے ساتھ بس باقی کچھ نہیں کیا
تو پھر اس کے ٹاسکس آپ کرو
میں کرتی نا میں نے بولا دو مجھے پھر بھی اس میں آتے اچھے خاصے پیسے اگر اگر دو ہزار رہیں گی کم ہے اینٹری کر کے ہمیں ہمیں کیا ہو جاتا تھا
ہاں بولتے ہیں نا آپ دوسرا بھی آئے گا
وہ لیکن بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو دوسرا پروجیکٹ ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے ھمم دیکھا کرو مجھے دیکھکر
ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے ہسبینڈ ٹھیک ہے
ہاں بس شکر اللہ تعالی میں نے سونچا انسان جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے نا وہ بہت تیز ہے بہت تیز ہے بہت تیز میں مجھے سر میں درد ہوتا ہے خدا کی قسم
اب بھی کیا کیا بولتا ہے میں نہیں فون کروں گ یار کچھ نہیں کرتا کیئر لیس
نہیں نہیں نہیں فون کی بہت چھوڑو میں سوچتی ہوں اب وہ مجھے فون ہی نہیں کرنا چاہیے ادھر ہی میں تنگ آگئی
بولتا کیا ہے پھر بھی
جب بھی فون کرے گا جھگڑا کرے گا ویسا ہر دم پتا نہیں یہاں کی بات وہاں کی بات پتا نہیں کیا کرتا ہے
آپ چپ کر کے سنا کرنا یہاں سے کچھ مت بولنا
انسان کتنا برداشت کرے گا میں اتنا ٹالریٹ نہیں کر سکتی
وہی نا یہی ہوتا ہے سب یہ ایسے ہی سب
انشور میں نے بولا کل آپ ایک کام کرو ہم دونوں کی نہیں بانتی ہے یہ رشتہ ہی کاٹو
پھر کیا بولا
وہ کا وہ اس چیز سے پاگل ہو جاتا ہے جب میں اس کو یہ بولتی ہوں
کوئی بات نہیں جب پیار ہیں تو کوئی بات نہیں اب تم بھی کچھ تھوڑا سا یہ کرو میں
پیار کو مارو گولی وہ کیا پیار ہو گیا پاگل کرتا ہے مجھے
کیا بولتے ہاں یہ مت یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ نہیں
وہ چھوڑو وہ دیگر ہے وہ تو اس کو میں نے اس پہ ڈانٹا اب نہیں وہ بولتا ہے میں نے بولا پھر یہاں پہ مجھے مت تنگ تنگ کیا کرو مجھے میں پاگل ہو جاؤں گی ایسے اب وہ چھوڑا اس نے اب وہ دوسرا مسئلہ اٹھا رہا ہے اب کل سے
کیا
کل مجھے بولے آپ کے آپ کے گھر والوں نے میرے مامو کو بولا ہے ہم ابھی شادی نہیں کریں گے واٹ ایور میں نے بولا آپ
ہاں اس میں کیا ہے نہیں کر سکتے بھی یہ تو کوئی ایشو نہیں
میں نے بولا میں نے بولا ابھی تو ہم ریڈی بولا ہم اس سال کی بات نہیں کر میں نے بولا ہاں ہمیں پتا ہے آپ نیکسٹ سال کی بات کر رہے تھے بٹ ہم نے میری مما نے ان کو بولا کہ میری مما کو لگا کہ یہ اسی سال بول رہے کیونکہ یہ ٹینشن ہمیں اٹھا دیتے نہیں اسی سال اس س سال پھر میری مماں نے اس کو بولا کہ کوئی بات نہیں ہے ا ہمیں اس ہمیں اس سال نہ دیدی کا یہ ہے ان کی ڈیلیوری ہے سپٹمبر اکٹوبر میں بولا کہ ہم اس کے ہاں سلام بولا کہ بزی ہے ہ بولا کہ بز جی ہے ہم اس نے کل کیا شعور اٹھایا اگر آپ دیکھو گے نا میں نے اتنا رویا قرآن شریف کی قسم
ج
مجھے اتنا سر میں درد تھا آپ نے میرے مامو کو کیا بولا ہے ایسے بولا میں نے بولا میں نے کیا بولے اب
ہوگا نا اسی میں
مگر اس کو مت طریقہ ہے اس کے ماموں کو اگر اس کو پتہ یہ تیز ہے اسی کے ساتھ ڈسکشن کرنا یہ تو کومن سینس ہے
ان کو وہ کیئر نہیں ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے سب
کون سے آپ کے ماموں ہیں جو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں
تم ہر کسی بات کو لائٹ اگر اس کے ساتھ زندگی بتانی ہے نا تمہیں ہر کسی بات کو سنا کرو
نہیں میں نہیں میں نہیں زندگی اس کی سبس ہے میں نے اس کو بولا میں گھر والوں کو بول گی میں آپ کےسات نہیں رہ سکتی پھر یہ پھر پتا نہیں رات کے تین بجے مجھے فون کیا تھا میں نے کب فون اٹھا ہے مجھے اس کے سات گندا لگتا بات کرنا اسنے کل اتنا سنایا مجھے اللہ کی قسم میں ہرٹ ہو گئی
مارج کے ساتھ لائف ہے نا اللہ کی قسم ہیل ہے یہ نہیں ہوتا ایک خود اگر خود اچھےسے سمجھدار ہوتا ہے ایک ویسے ایکشن پ یہ پوائنٹ پہ وہی نا ہ
میں بولتی خود
میں اللہ کی قسم بہتر ہے شادی مت کرو اللہ کی قسم س یہ ایک بڑی والی فرسٹریشن ہے
ہ ہ ہ
یہ بولتے آؤ آؤ بیل مجھے مار
ہوں سچ میں
اللہ کی قسم ایسی لگرہی آ بیل آ مجھے مار یہ ایسی بات ہے
نہیں اگر انسان اب وہاں سے انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے نا انسان آپس میں سلجھا تا ہے مثلا ایسے مجھے بولتا کہ آپ نے کیا میرے ماموں کو بولا ہے میں کو میں نے اس کو کہا میں نے بولا کہ شاید آپ کے ماموں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا تو ہمیں نہیں آپ نے کیا بولا ہے آپ کو تو بہن کی ڈیلیوری میں نے بولا ہاں اسی سال تو ہم نے کہاں بولا نیکسٹ ائر آپ نے کیوں پھر میری گھر والوں کو بولا ہے نیکسٹ ایئر کس کس نے بولا اس کیا بولتے ہوا ہم نے کب آپ کے ماموں کو بولا ہم نے تو ہم نے تو اس کو سیدھے بولا ہمیں اس سال ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کی میں نے بولا کہ میری
اس وقت بولو دو سال پیٹ میں رکھیں گے بچے کو
میں نے بولا میں نے بولا میں نے بولا کوئی بات نہیں ہے آپ کی مما کو بولا نہیں اس نے لگایہ نا ماموں کو فون میرے سامنے میری کیا عزت رہگیی مامو مجھے بولا اس نے کیا وہ ان کے گھر والوں نے کیا بولا تھا اس نے بولا انہو نے بولا فون کیا ماموں کو مجھے وہی فیل ہو گیا میں نے بولا آپ کو دل و دماغ ٹھیک ہے اب دیکہے کسی میری ماموں کو فون کیا یہ نہیں سوچے گا ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا
بس بس یہ یہ بہت ایک یاد رکھنا تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا لائف کی یہ پوائنٹ اللہ کی کیونکہ میرے ہسبینڈ کو یہ پرابلم ہے یہ پرابلم نہیں جاتی ہے یہ بڑھتی ہے
میں نے اس کو یہی کہا میں نے بولا میں نے اس کو بولا دیکھ دیکھو ہاں ایسے ایگزیکٹلی میں نے اس کو بولا چلو ٹھیک ہے چلو میری مما نے بولا تھا چلو یہ میں آپس میں ساٹ آؤٹ آپ کو ماموں کے آپ کو آپ کو ماموں کو وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے ماموں کو پتا تھی میں اس کے سامنے ہوں ت اس سے بعد یہ ریئیکٹ کیا وہاں سے ہی
کا مطلب ہے پوائنٹ کیا ہے کہ مطلب یہ یہ ایک لڑکی کو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کیا دوسرے گھر میں پھر ہسبینڈ ماں کے سامنے یا کسی اور
ایکگزیکٹلی میں نے اس کو بولا میں نے اس کو بولا یہ ماموں کی بات ہے اگر کل کو میں آپ کے مما کے بارے میں کچھ بولوں گی ہے نا فور ایکگزامپل یا میں آپ کی بھائی کی آپ تو آپ تو میرا سنو گی ہی نہیں مت سنیےگا یہ ہوگی مومو پہ مجھے اتنا سنایا فون لیا وہاں سے اٹھایا اس نے کیا کیا کیا ک اگر آپ دیکھ ہو ابھی نہ
آپ کو پھر اس ٹائم فون ہی کاٹنا آپ کو سننا ہی نہیں تھا کیا بولے گا بولنے کا
کہ آمنے سامنے کیا اس نے مجھے بلا اس نے مجھے مت پت تھا اس کو کیا پرابلم اس نے بولا وہاں تک جاءینگیں گھومنے کے لیے میں ویسے ہی نکلی تھی اس نے مجھے گاڑی میں اتنا سنایا اس نے اگر دیکھو گے نا مما کو فون چلایا پتہ نہیں کیا کیا کیا
شارٹ ٹیمپرڈ
یہ بہت شارٹ ہے اب پھر معافی مانگتا ہیں لیکن اب معافی مگ بولا ہم میں نے میں نے غلطی کہ مجھے ماما کو فون نہیں کرنا میں نے بولا اگر میں آپ کی جگہ ہوتی نا میں کبھی ایسا نہیں کرتی چلو اگر میری مامو نے کچھ بولا بھی ہوگا ایٹ لیسٹ میں نہیں کرتی میں نے بولا کہ ایک ما ماموں آپ سے بڑی ہے مجھ سے بھی بڑھے
اس کے سامنے کبھی نہیں منہ کھولنا اگر وہ بولے گا نا وہی اس کے سامنے تمہیں کچھ یہ ہمیشہ یاد رہا بات نہیں لائف کیا ہے زندگی میں کیا تقدیر میں لکھا اس کے سامنے کبھی یہ نہیں کیونکہ وہ کبھی اپنی تمہاری ماں تو نہیں ہے آیا سمجھ اگر تمہیں لگے گا نا یہ غلط بھی بول رہا ہے
کس کے سامنے اس کی مما کے سامنے اس کی کہ ما اس نے ماموں کو فون کیا ماما کو نہیں ماموں کو مام ہاں
حد ہی ہو گئی ہے اب یہ پاگل ہےتم میں غصہ ہے
نہیں مجھے نہیں گھسا مجھے یہ گندا لگتا ہے چلو اسی کےمما آئے تھے ہمارے گھر رشتہ مانگنے چلو وہی تھا منزل میں مانتی ہوں چلو وہی تھا بٹ ایسے تھوڑی کا نہ ہوتا ہے مطلب اس کہ ماموں کے سامنے میری کون سی عزت دے رکھی مطلب اس کو دماغ ہی نہیں ہے مطلب ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے میں نے بولا ہم دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے
ٹیرنگ ابھی تم کہاں تم کیا
ہوں
ک تو
کیا
میں ابھی سوچا ابھی تم اس کے گھر میں بھی نہیں ہو
ہ ابھی سے یہ اسٹارٹ کیا
کچھ سوچو خود ہی کیونکہ میں اب لگ ہے نا پھر بولتے ہیں کوئی بولتا ہے خود کھایا یہ لڈو لیکن لڈو کھا کے سب کو مزہ آیا ہوتا ہے
ہاں سچ میں میں نے خدا کی قسم آن جب میں آئی نا کل میں نے اتنا رویا مطلب میں میں لگ چیز ایسا ہوتا نا لیکن کسی کسی کے مطلب ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے میں بڑوں کے سامنے مطلب ایسے بات کروں گی میں نے ماموں کے ساتھ آج تک قرآن شریف کی قسم مطلب مطلب نظریں نظریں نکالنے نا جھکا کے میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے اب میں ایسی کروں گی بات وہ وہ تو مطلب میں کبھی نہیں کر سکتی اس کے ماموں بہت چوٹے ہیں میں مانتی ہوں اس کو رسنٹلی شادی ہوئی ہے وہ نہیں زیادہ بڑے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ اس کو سوچنا چاہیے تھا میں نے بولا
وہ تمھیں م اس سے تمیں کوئی پوائنٹ نہیں ہے لیکن تمہارا پوائنٹ ہے کہ کیوں اس کے سامنے یہ اگر دوسری بار کیا نا اس کی عادت بن گئی پھر پھر اس کے ساتھ پورا بولا نے
سنایا میں نے بولا اس کو مجھے نکلنا ہےتمہار لیکن میں مجھے گھر والوں کی بات بولنی ضروری ہے ابھی میں نے نہیں بولی وہاں پہ سارے تھے میں مما کو بولوں گی اس نے ایسا کیا کل شکر یہ غلط ہے یہ مطلب میں نے نہیں سوچا کہ میں اس کے موسی کو میں سوچا نہیں اب اگر اس کی ماسی کو فون کروں گی پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ہے نا
تم کسی کو مت خود ہی بولو اس کو مجھے کسی کو نہیں بولنا ہے مجھے پتا ہے تم کیا ہو مجھے یہ رشتہ نہیں میں سوچوں گی پہلے ایک مہینہ دو مجھے جب جھ لگے گا کیونکہ ایسے میں برداشت نہیں تو مجھے ڈس رسپیکٹ سب کے سامنے
میں نے بولا اس نے مجھے اتنا سنایا میں بہت تنگ آ گیا اگر آپ بول پاپا کی قسم میں بول رہی ہو جب میں اس کو سامنے سے دیکھتی ہا مطلب مجھے اب خوف ہے یہ کچھ نہ کر بیٹھے مطلب مجھے مطلب مجھے اس اتی مچھ مطلب اس نے مجھے ڈر رکھا ہے جب مجھے ہیڈ ایک ہی ملتا ہے نا میں چور ہی رہو مطلب چھپ جاتی ہو میں پرسو چھپی جب میں خدا کی قسم میں سیریس میں نے آج
کیا ہمیں گیارہ منٹ ہو گئے میں پھر سے کرتی ہوں بیٹھو